وعلیکم اللام بہن آج تم بہت فریش لگ رہی ہو تو کیا بات ہے
وعلیکم السلام شکریہ درصل کل میں نے اپنے سارے کام جلدی پورے کر لیے تھے اور پھر اپنے لیے تھوڑا سمئے نکالا اس لیے آج میں اچھا محسوس کر رہی ہوں
یہ تو بہت اچھی بات ہے بہن ویسے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جب تم تھک جاتی ہو تو بہت پریشان ہوتی ہو کیا یا آرام کرنے کے لیے اور تم کیا کرتی ہو
میرا سب سے پسندیدہ طریقہ ہے کہ میں کسی شانت جگہ بیٹھ جاؤں ایک کپ چائے لوں اور ان کی کتاب پڑھوں اس میں میرا من کافی ہلکا ہو جاتا ہے
وہاہ مجھے بھی کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے لیکن جب میں بہت تھک جاتی ہوں نا تو سب سے پہلے اپنے بستر پر لیٹ کر تھوڑا سا آرام فرماتی ہوں
یہ بھی اچھا طریقہ ہے کبھی کبھی شریر کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان لگاتار کام کرتا رہے تو تھکان بڑھ ہی جاتی ہے
بالکل مجھے کبھی کبھی اپنی پسندیدہ نشیدے اور سلا اس اسلامی کلمہ سننا بھی بہت اچھا لگتا ہے اس سے من کو سکون ملتا ہے
خاص کر جب دن بہت ویستست گزرا ہو تو ایسی چیزیں سن ر دن کو رحت مل
کیا تمہیں ٹہلنا پسند ہے بہن
ہاں شام کے سمے میں تھوڑا دیر ٹہلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تازی ہوا میں چلنے سے من بھی خوش ہو جاتا ہے تھککان بھی کافی کم محسوس ہوتی ہے
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی میں چھت پر چلی جاتی ہوں اور آسمان کو دیکھتے رہتی ہوں بادل کو دیکھنا ٹھنڈی ہوا محسوس کرنا مجھے بہت پسند ہے
سچ کہو تو پراکرتی کے ساتھ کچھ سمے بتانا بھی آرام کا بہت اچھا طریقہ ہے
بالکل صحیح کہا ویسے چھٹیاں تم کہاں کر چھٹیوں میں تم کیا کرتی ہو کیسے مناتی ہو تم چھٹیاں
چھٹیوں کے دن میں میں د تک سوتی ہو لیکن آرام سے اپنا دن بتای ہ امی کے ساتھ باتیں کرتی ہ گھر کے کاموں میں مدد کرتی ہو اور پھر اپنے لیے تھوڑا سمئے نکالتے ہو
مجھے چھٹی والے دن پریوار کے ساتھ بیٹھنا بہت پسند ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہم سب مل کر چائے پیتے ہیں اور پرانی باتیں کو باتوں کو تازہ کرتے ہیں
ہاں صحیح کہا پریوار کے ساتھ سمے بتانا بھی ایک طرح کا آرام نہیں ہے اس سے دل بھی خوش رہتا ہے
جب کبھی اپ کا موڈ خراب ہو تو اپ کیا کرتی ہو بہن
یہاں تو بہت اچھی عادت ہے اپ کی مجھے بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر دل کو سچی راحت دیتا ہے اور سکون دیتا ہے
بالکل دنیا کی پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے بلا کر انسان اپنے رب میں جڑتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے
مجھے بھی کبھی کبھی اپنی پرانی تصویریں دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے اس میں کئی پیرسی عیادت تازہ ہو جاتی ہے
اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ سمے کتنا جلدی گزر گیا
بالکل صحیح کہا بہن آپ نے ویسے آرام کرنا بھی ضرورت ہے ضروری ہے اگر ہم ہمیشہ کام ہی کرتے رہے تو خود کے لیے سمے کب بچائیں گے
بالکل آرام کرنے سے نئی ارجا ملتی ہے اور ہم اپنے کام بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں
اسی لیے جب میں نے طے کیا تھا نا کہ روز تھوڑا سمئے صرف اپنے آپ کو دوں گی اور اپنے خود کے لیے سمئے نکالوں گی
بہت اچھا فیصلہ ہے ہر انسان کو اپنے من اور شریر دونوں کا خیال رکھنا چاہیے
بالکل صحیح کہا بہن آپ نے آج تم سے بات کرنے مجھے بہت آرام اور بہت اچھا لگ رہا ہے
مجھے تو ایسے سنا ہی آیا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہی کام کرتے ہیں
ہاں کبھی کبھی تو کرنا بھی پڑتا ہے نا کبھی کبھی کام اس لیے کر لیتی ہوں تاکہ میرا دن ایسے ہی نکل جائے اس لیے میں کبھی کبھی کام میں ویست ہوتی ہوں
اتنا بھی کیا کام میں ویست رہناا کہ اپنے شریر کو آرام ہی نہ ملے
خالی بیٹھ کے بھی فائدہ کیا ادھر ادھر سا سوچنے سے اچھا خود کام میں خود کو ویستست کرو سوچنے کا تم کو کچھ موقع ہی نہیں ملے گا نا
ہاں تو تھوڑا سمئے نکال کر کچھ اپنے لیے بھی وقت نکالا کرو اپنے ہیل کے اوپر بھی تھوڑا دھیان دیا کرو
ہیلتھ کا کیا ہے بہن کبھی اچھی کبھی سچی اس میں کیا لین دین بس کام میں خوش رہو کسی کے بارے میں سوچو مت کون کیا بولا کیسے بولاؤ وہ اللہ پہ چھوڑ دو
نہیں ک سمے اپنے لیے دینا ہی پڑتا ہے
ویسے تو صحیح کہہ رہی ہو آپ میں نے سنا ہے بہن آپ کی طبیعت کچھ خراب تھی بیچ کے دنوں میں
ہاں میری طبیعت تو بہت زیادہ ہی خراب ہےھی
کیا ہوا تھا آپ کو ویسے
کچھ زیادہ ہی ویکنیس آ گیا تھا
کچھ ٹینشن وینشن لے لیے تھے آپ
نہیں دنیا کی پریشانیاں بھوللا کر تھوڑا سا آرام کرے اپنا میں نے گ سے کچھ زیادہ ہی ٹینشن ہو گیا تھا تھوڑا سوچا کہ آرام میں فرما لو اممی کے یہاں جا کے
اب کیسی ہے آپ کی صحت
میری صحت تو ٹھیک ہے بہن اسی لیے تو آپ کو کہتی ہوں زیادہ ہی کام کام مت کیا کرو کچھ خود کو بھی سمے دے دیا کرو کچھ آرام فرمایا کرو تاکہ اپنے باڈی کو ریسٹ دے سکو ورنہ میرے جیسی حالت ہو جاتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے ابھی کام کرنے کے پہلے آپ کی یہ باتیں ضرور میں دہراؤں گی خود میں کہ نہیں مجھے بھی ریسٹ کرنا چاہیے زیادہ کام کام نہیں کروں گی اب ضرور سوچوں گی میں آپ کی ان باتوں کو گغور فرماؤں
ہاں ضرورور فرمائیے ورنہ میں اپنے بھائی جان سے کہہ دوں گی کچھ زیادہ ہی ان سے کام کرواتے ہیں
جیسی آپ کی مرضی
ان سے کیا پ
بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور کہیے آپ
کیا ہی کہوں کچھ اپنے لیے سمئے نکال کر کچھ کتابیں وتابیں پڑھا کر کرو قرآن پڑھ لیا کرو
ہاں ہاں ابھی بول سوچوں گی آپ کی بات پہ ضرور خود کو بھی سمے دوں گی
صحی ہے اللہ کو یاد کرنے سے کچھ ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کو ہی یاد کیا کرو
بالکل صحیح کہا بہن آپ نے چلو اب میں بھی تھوڑا اپنی پسندیدہ کتابیں بھی پڑھ لیتی ہوں
ہاں پڑھو آج تم سے بات کر کے مجھے آرام کرنے کے کئی اچھے طریقے پتا چل گئے
جی چلو امی چائے پینے بلا رہی ہے مجھے اللہ حافظ
اور امی کے ساتھ چائے پینے جا رہی ہو آپ
جی ہاں امی آواز لگا رہی ہے
ہاں کر لیجے میں بھی اپنا تھوڑے پسندیدہ کتابیں پڑھ لوں اچھا پھر بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ بن